ہلو جی جی وعلیکم السلام خیریت سے
جی خیریت سے آپ بتائیں
جی جی الد اللہ اور آپ کے گھر میں ممی پاپا سب ٹھیک
جی امی ابو سب بک ٹھیک ہیں سب خیریت سے ہیں آپ بتائیے
جی جی بالکل الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اور بتائیے کیا کر رہے ہو آپ
کچھ نہیں بیٹھے تھے
اچھا اچھا
جیی
اور آپ جی جی بالکل آپ بتائیے
جی ہمارے یہاں تو پکڑ رہا ہے ابھی
جی جی اچھا اچھا تو ہم وقت کی اہمیت اور بات کریں کہ وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے
جی
آپ تھوڑا اوبر بھی دیجیے تھوڑا کیا ہوتا ہے رچ
کیا بول رہے ہیں
وقت کی اہمیت آپ بتائیے تھوڑا جی میں بولو
ہاں بولیے
دیکھو جو بقت ہوتا ہے نا کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں ٹھیک ہے دن میں تو امیر کے پاس بھی اور غریب کے پاس بھی سب کے پاس جو ہے نا چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ امیر لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ ہے اور غریب کے پاس کم ہے ایسا تو نہیں ہے نا تو جب پر جو ان چوبیس گھنٹے میں سے وقت کا اچھا استعمال کر لیتا ہے نا تو وہ آگے جا کے کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور جو اسے کامیابی انشاء اللہ اللہ ضرور کامیابی دیتا ہے اسے اور جو وقت کی اہمیت نہیں سمجھ پاتا نا اس دور میں تو وہ پھر تو کچھ نہیں کر پاتا وہ اس کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار کاس کو میں وقت کی اہمیت سمجھ لیتا تو میں یہ کر پاتا آج کے آج کے دور میں میں اپنے ڈریم کو کمپلیٹ کرنےتا یہ وہ کرتا تو بس ایسا ہی ہوتا ہے جو سمجھ لیتا ہے نا پھر وہی آگے نکل جاتا ہے تو لوگ اس تو بولتے ہیں یار وہ کتنا مطلب کہ جی جی آپ نے صحیح کہا کہ بق کی اہمیت جو میں بول رہا ہوں نا جو وقت کی اہمیت رکھتا ہے نا تو وہ ضروری کامیاب ہو جاتا ہے ان شاء اللہ جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے آس پڑوس میں جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے جو وقت کو نہیں سمجھتے اپنا پورا دن پورا ٹائم ایس ویسٹ کر دیتے ہیں ادھر ادھر فوم میں اسکرولنگ میں تو وہ آگے چل کے کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے وہ پھر سوچتے ہیں کہ سی یہ وقت ہمیں واپس مل جائے تو یہ وقت جو ہے نا
وقت گیا تو پھر دوبارہ نہیں آتا ہے
جی جی آپ نے بالکل سی گا جو وقت چلا گیا ہے نا پھر وہ واپس نہیں آ پائے گا کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو اپنے بارے میں تھوڑا پانچ منٹ نکالے اور سوچے کہ ہم نے چوبیس گھنٹے کی کدھر بیسٹ کیے ادھر بیسٹ کدھر کدھر بیسٹ کیے تو جو ہم نے صحیح جگہ استعمال کیا ایک غلط جگہ استعمال کیا تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جو وقت ہے یہ واپس نہیں آ پائے گا جو انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے وہ وقت کو ہی مانا گیا ہے آج کے دور میں
صحیح کہہ رہے ہیں وقت بہت ضروری ہے
جی جی دیکھو ایسا ہوتا ہے نا جی جی ایسا ہوتا گا جیسے کہ ہمیں اگر اس کا صحیح اپیوگ کریں تو ہم صبح اٹھیں اللہ کو یاد کریں فضل کی نماز پڑھے پھر اپنا ٹائم ب تھوڑا گھر والوں کو کہ اپنا ٹائم بھی اسپینڈ کریں گھر والوں کے ساتھ تھوڑا انہیں بتائے پھر اپنا جو کام ہے اس کو کام کو پورا اچھی طریقے سے ٹائم کے ساتھ ساتھ کریں جی جی جی جی الحمد للہ بالکل نماز اگر دیکھو اللہ کو یاد کرو گے نا تم تو وہ جی جی پابندی سے ا نماز پڑھو گے نا تم تو اوپر وال آپ کے لیے بہتر سے بہتر سوچے گا وقت کے ساتھ ساتھ تم سارا کام کرو گے تو انشاء اللہ اللہ بھی تمہارے تمہارے لیے اچھا کچھ ہی کرے گا پھر پر جو ٹائم کے ساتھ ساتھ بھول جاتا ہے نا خدا وہ تو پھر وہ مطلب کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا آگے چل کے بھی
صحیح فرما رہے ہیں آپ وقت کی اہمیت بہت ہوتی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جب وک نکل جاتا ہے تب پچھتاوا رہ جاتا ہے پھر کہیں گے
جے کہ دیکھو ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ آج کل یہی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہاں سے یار ہم نے اس ٹائم پہ کر لیے تھے نا ہم ائم کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم بھی آج اس کو ایسا نہیں ہوتا اور ہمارے جو گھر والے ہیں وہ بھی یہ نہیں کر پاتے کہ ایسا نہیں ہوتے ہم بہت امیر ہوتے یہ ہوتے وہ ہوتے تو یہی سارا کچھ کھیل جو ہے نا ہماری زندگی میں اہم جو چیز ہے وہ وقت ہی ہے جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو فون پکڑا دیتے ہیں ب رونا لگتا ہے تو اس کو فون پکڑا دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو فون دیں لمیٹڈ فون دیں جی جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا برباد ہو جاتے وہ کھانا بھی نہیںا کھا پاتے بنا فون کے تو بنا انسٹاگرام کے بنا یوٹیوب کے چلائے وہ نہیں کھا پاتے کھانا
بنا فون کے بچوں کے منہ میں کھانا ہی نہیں جائے گا اور بس پورا دن ان کو فون دے دو تو پتا ہی نہیں چل گا بچے ہیں کہاں
جی جی جی ایسا ہی ہوتا ہے آج کل ہم نے بھی وہ کافی جگہ دیکھا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ ان کو پت ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں مست منگانے ہیں فون کے فون میں اتنا بزی ہو جاتی ہے نا وہ بالکل ٹائم کو دیکھ ہی نہیں پاتے وہ کیا ٹائم ہوا کیا نہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہمیں جی جی
سے چھٹکارا ملے بچوں کو فون دے تو اپنے کام میں بزی رہ جاتے ہیں
جی جی ایسے ہی ہوتا ہے آج کل دیکھا بھی ایس ہی جاتا ہے کہ بس وہ بزی ہو جاتی ہے فون میں اور بس کچھ نہیں کر پاتی اس سے جو ہے نا بے روزگاری بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے علاقے میں جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں وقت کی اہمیت کو وہ صحیح جگہ استعمال کرتے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو مطلب اتنا سا کچھ پتا نہیں ہو پاتا تو بس تھوڑا کچھ لوگ ہوتے ہیں منیمم لوگ جو جانتے ہیں کہ ہاں ہم وقت کے ساتھ چلیں گے تو آگے چل کے ہمیں کامیابی بھی ملے گی اور
بنوایا
خدا کا شکر ادا کریں گے ہم آنے کے لے کے جی جی
ابھی ہم وقت کا اہمیت سمجھیں گے تو پھر وقت ہمیں وہ کرے گا
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا اگر دیکھو ہم اسٹارٹنگ سے ہم نہیں سوچیں گے نا کو کہ ہمارے لیے وت وقت کتنا ضروری ہے تو پھر ہمیں آگے جل ج نا وقت رلا دے گا کہ ہاں خاس اس ٹائم پ تو یاد کرتا مجھے اور بس میں ساتھ پڑا رہتا
جی صحی کرنا آپ نے
جی جی ایسے ہی ہوتا ہے میم دیکھا جاتا ہے کہ بہت جگہ بھی دیکھا گیاا ہے
اسی لیے تو ہمارے مطلب نماز کے لیے بھی ٹائم ٹائم سے
جی جی اگر تو وقت کی اہمیت نہیں ہوتی پھر نماز ہم کسی بھی ٹائم وہ اذان اذان کا بھی
نہیں ان کا بھی وقت ہوتا ہے اور وقت پہ ہی پڑھا جاتا ہے نماز
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا وقت کوئی نماز پڑھا جاتا ہے تو ہر چیز جی جی بالکل بالکل ہ اپنی زندگی میں کیا ہے صرف اللہ کو یاد کرو اور اپنا جو کام ہے اپنے جو ڈریم ہے ان کو ٹائم کے ساتھ ساتھ پورا کرو تو یہی آج کل کا دور میں یہی اگر ہم اس کو سمج سمجھ پاتے ہیں
لیکن لوگ آج کل کا وقت ہی کہاں دے پا رہے ہیں نماز کے لیے
بالکل آپ نے صحیح کہا نہیں دے پا رہے ن جی اس لیے نماز اس کے لیے وقت نہیں ہے اور باقی فون کے لیے اور ادھر ادھر بھی ہاں ادھر ادھر کی بات کنے کے لیے تو ان کے لیے بہت ایکسٹرا ٹائم ہے جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا اتنا سکون ملتا ہے نا کہ جو اللہ نے ہی فرمایا ہے ہم جو آنکھ کو بھی ٹھنڈا ہے رسول اللہ کی آنکھ کو بھی ٹھنڈ اگ نماز اگر آپ نماز پڑھو گے تو ان کو آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی ان کی
ماشاء اللہ صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی جی تو یہی دیکھا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں تو بس اگر آپ تھوڑا اس کو اپنے ذہن میں ڈالیں کہ ہاں کے ساتھ چلنا ہے اور ہمیں یہ نا بتا ہے تو بس ان شاء اللہ چل کےئے
انشاء اللہ ہم سب کو بولتے بھی ہیں
جی جی
جچی
بولنا بھی چاہیے اور ہمیں سمجھانا بھی چاہیے
جی اللہ تعالی کہتے ہیں اپ بھی پڑھو اور سامنے والا اگر نہیں کر ہے تو اپ
جی جی بالکل بالکل سب ہے جی جی ہاں بالکل کرے گا تھوڑا
جیین سا
ہمیں بھی دیکھنا چاہیے بس یہی ہے اور کیا ہو
بہت اچھی بات بولی آپ نے
جی جی اور بتائیے آپ
اور ست
اپنے بارے میں جا کے
جی کیا بول رہے ہیں آپ
ہ اور بتائیے اپنے بارے میں آپ کیا کرتے ہو
جی میری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے
اچھا اچھا پڑھائی آپ کے کمپلیٹ ہو گئے
جی
آپ بھی تھوڑا دھیان دیجیے اپنے جو مطلب کہ اپنے آس پڑوس کے ب بوں کے لیے اور بھی تھوڑا ان کو بتائیے سمجائیے جی جی تو ہمیں اس لیے اس سے ہمیں بینیفٹس ہے تھوڑا ہے ہمیں ا ہم ٹائم کا پرابند بنیں گے نا تو پھر ہمارے لیے آگے
ہم پہلے بڑوں کو ٹائگ کا پابند بننا پڑے گا تب تو بچے دیکھ کر سیکھیں گے
جی جی جی بالکل بالکل آپنا صحی گا بڑے کریں گے ناپ تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے اس کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی سیکھیں گے ہم پھر ہم سیکھ کے وہ بھی کریں گے
بڑوں کو کرنا چاہیے
جی جی جی جی اگر دیکھو بڑے کو دیکھ کے چھوٹا کیا اس کو ہی سیکھ کے چلتا ہے کہ اس کو ہی زندگی گزار دیتا ہے
ماشاء اللہ اگر ہم اچھا کریں گے تو بچے بھی اچھا کریں گے
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا اگر دیکھو ہم اچھا کریں گے تو کل کو پھر بچے بھی اچھا کریں گے تو ہم غلط کریں گے تو پھر ک لوگ کو ب بھی غلط
اہر کی بات ہے
جی جی تو آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا اور آپ کو نے جو بھی بولا کہ ہاں اس کو اچھے طریقے سے استعمالنا تو آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا اور آپ نے جو بھی بات بولا تو میں میں اس پہ کروں گا ٹھیک ہے
جی اللہ حافظ
جی جی خدا حافظ ہاں